ہیلو
السلام غلام جی غلام جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکات تہوو فیروز بھائی کیسے ہیں آپ بہت دنوں بعد آپ کی آواز سننے کو ملا
سب اللہ کا کرم ہے آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں ابو امی اور بچے سب خیریت سے ہیں
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہیں ابو کی طبیعت پہلے سے بہ تر ہے امی بھی ٹھیک ہے بچے ج تی میں خوب کھیل رہے ہیں آپ اپنے یہاں کیا حال ہے
بچے کی چھٹیاں خوب کھیل رہے ہیں آپ کے یہاں کیا حال ہے
ہمارے یہاں بھی سب الحمد اللہ اچھے ہیں بس کھیتی باڑی کا کام تھوڑا بڑھ گیا ہے اسی لیے ویستست تھے
اچھا اس بار گاؤں میں بارش کیسی ہوئی
اللہ کا شکر ہے اس بار سمے پر بارش ہو گئی کھیتوں میں دھان کی فصل اچھی دکھائی دے رہی ہے کسان لوگ بھی خوش ہیں
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے پچھلے سال تو پانی کی کمی سے کافی نقصان ہوا تھا
بالکل اس بار گاؤں کے لوگوں نے بھی محنت خوب کی ہے کئی لوگوں نے نئے طریقے کے کھیتی شروع کی ہے کچھ نے سبزی کی کھیتی بھی بڑھائی ہے
ہمارے گاؤں میں بھی سب لوگ صرف دھان اور گیہوں پر نربھر نہیں ہے کوئی ٹماٹر اگا رہا ہے کوئی مرچ کوئی لوکی اس اس سے آمدنی بھی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے
صحیح کہا آپنے گاؤں کے نوجوان بھی اب کھیتی میں دلچسپی لینے لگے ہیں پہلے سب شہر جانے کی سوچتے تھے اور کچھ لوگ کھیتی کو تو کھیتی کو بھی کاروبار کی طرح دیکھتے ہیں بولیے
بالکل اس بار گاؤں کے لوگوں نے بہت محنت او محنت کو انہوں نئے طریقے سے کھیتی شروع کی ہے کچھ نے سبزی کی کھیتی بھی بڑھا دی
ہاں ہمارے گاؤں میں بھی اب لوگ صرف دھان اور گیہوں پر نربھر نہیں ہے کوئی ٹماٹر اگا رہے ہیں کوئی مرچ کوئی لوکی اس سے آمدنی بھی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے
صحیح کہا آپ نے گاؤں کے نوجوان بھی اب کھیتی سے دلپش لینے لگے ہیں پہلے شہر جانے کے سوچتے تھے اب کچھ لوگ کھیتی کسی کاروبار میں دیکھنے لگے
اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو کھیتی بھی اچھا بزنس بن سکتی ہے
ہمم
بولیے ہیلو
ہاں صحیح طریقے سے کی جائے تو کھیتی بھی اچھا بزنس بن سکتی ہے
اس کے نیچے ہے اب کا
ویسے گاؤں میں کافی لوگ کیسے آں کیسے ہیں عظیم صاحب رحمان چچا اور اقبال بھائی صاحب
سب ٹھیک ہے حاجی صاحب آج بھی مسجد کی ہر گتی ودھی سے سب سے آگے رہتے ہیں رحمان چاچا ابھی بھی صبح صبح کھیت دیکھنے نکل جاتے ہیں اقبال بھائی نے تو ڈیئری کا چھوٹا کام بھی شروع کردیا ہے
ماشاءاللہ گاؤں میں اگر لوگ مل جل کر کام کرے تو ترقی ہوسکتی ہے
بالکل تمہارے گاؤں کی سب سے اچھی بات یہی ہے کی کسی کے گھر خوشی ہو یا پریشانی پوری گاؤں ساتھ کھڑی رہتی ہے
یہی تو اصلی دولت ہے شہر میں پیسہ تو مل جاتا ہے لیکن گاؤں جیسا اپمان بہت کم ملتا ہے
صحیح کہا ہے لیکن آج کل کئی لڑکے شہر جا کر کاروبار بھی کررہے ہیں
ہاں میں نے بھی یہی سوچ رہا تھا اگر شہر میں کوئی چھوٹا بزنس شروع کیا جائے اور ساتھ میں گاؤں کی کھیتی بھی چلتی رہے تو دونوں طرف سے فائدہ ہوسکتا ہے
کول لیکن بزنس سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہے یے شہر میں خرچ بھی بہت ہوتا ہے اور مقابلہ بھی
میں سوچ رہا تھا کی گاؤں میں شدھ چاول دال سرسوں کا تیل اور تازی سبزیاں دھیرے دھیرے شہر میں بیچے اس سے کسانوں کو بھی اچھا دام ملے گا
یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے آج کل لوگ شدھ اور گاؤں کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں
اگر پانچ سے دس کسان مل جائے تو کام اور آسان ہو جائے گا
جی بالکل پہلے تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے پھر دھیرے دھیرے بڑھائیں گے شہر میں ایک چھوٹی دکان یا گودام بھی لیا جاسکتا ہے
شہر میں ایک چھوٹی دکان یا گودام آ بالکل سلیم آ غلام بھائی آج کل لوگ ملاوٹ سے پریشان ہے اگر ہم صاف ستھرا اور بھرم امم پورے من سمان دے تو گراہک آپ سمجھائیں گے
کی ہم ہمارے گاؤں کا چاول سرسوں کا تیل دیسی دال اور تازی سبزی شہر میں اچھی قیمت پر بک سکتی ہے
میں نے پچھلے مہینے شہر جا کر دیکھا تھا لوگوں لوگ گاؤں کا سود سمان ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں آسانی سے ملتا نہیں ہے
تو پھر ہمیں اسی موقعے کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے پہلے تھوڑا سا مال بھیجیں گے پھر اگر کام اچھا چلا تو بڑھا دیں گے
انشاء اللہ لیکن اس کے لیے کسانوں سے بھی بات کرنی ہوگی سب کا بھروسہ جتنا ضروری ہے
کل گاؤں کے لوگ اگر ساتھ دیں گے تو کم آسان ہو جائے گی ہمارے یہاں لوگ محنت محنتی ہیں بس صحیح دشا ہی ضروری ہے
ویسے گاؤں میں اس بار دھان کی روپائی کیسی چا کیسی ہے
الحمد للہ اچھی ہے بارش سمے پر ہو گئی تو کھیتوں میں ہریالی چھا گئی ہے صبح جب بچوں کو کھیتوں کی طرف جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے
سچ کہا آپ نے گاؤں کی ہوا کھیتی کی خوبصورت اور صبح ٹھنڈی یار میں شہر میں کہاں ملتی ہے
بالکل فرض کی نماز کے بعد کھیت کی طرف نکل جاؤ تو پورا دن تازی رہتی ہے
ہمارے ابو بھی یہی کہتے ہیں کہ کھیت صرف روزی کا ذریعہ نہیں بالکل سکون ملتا ہے
صحیح بات ہے لیکن کھیتی کے ساتھ اگر تھوڑا کاروبار بھی ہو تو آمدنی اور بہتر ہو سکتی ہے
میں سوچ رہا تھا کہ شہر میں ایک چھوٹا سا کرانہ اور گاؤں کے ایک سامان کا کاؤنٹر کھول دیں
بہت اچھا رہے گا ساتھ میں مسالے شہد چنا ستو اور گھر کا بناچار بھی رکھ رکھا جا سکتا ہے
واہ یہ تو بڑھیا سجھاؤ ہے گاؤں کی عورتیں بھی اچار پاپڑ بڑی بناتی ہے ان کا سامان بھی بک سکتا ہے
جی ہاں اس سے گاؤں کی بہنوں اور مہیلاؤں کی بھی کمائی بڑھے گی سب کو فائدہ ہوگا
آج کل سرکار بھی چھوٹے کاروبار اور کسانوں کے لیے کئی یوجنا چل رہی ہے اگر جانکاری مل جائے تو مدد بھی مل سکتی ہے
اس پنچایت میں بھی پوچھنا چاہیے اور کرسیی یواگ سے ہی صلاح لینا چاہیے
ویسے گاؤں کے نوجوان کیا کر رہے ہیں آج کل
کچھ لوگ پڑھائی کر رہے ہیں کچھ نوکری کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ کھیتی کے ساتھ ڈیری اور پٹرول کا کام شروع کر رہے ہیں
یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ آپ لوگ نوکری کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں بلکہ اپنا کام شروع کرنے یہ بھی سوچ رہے ہیں
جی ہاں اگر محنت اور ایمانداری ہو تو چھوٹا کاروبار بھی ایک دن بڑا بن جاتا ہے
انشاء اللہ ہمارے بھی ارادہ یہی ہے کہ پہلے چھوٹا شروع کرے پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھ
برکت دے اور نیک نیم کے ساتھ ہر کام آشان کرے
امنی اچھا سلام بھائی ایک بات اور سوچ رہا تھا اگر ہم گاؤں کے کسانوں کی ایک چھوٹی سمتی بنا کر ساتھ میں کام کرے تو کیا فائدہ اچھی نیتی ملے گی
ہاں بہت اچھی ملے گی اس میں گاؤں کا بھی پھلا ہوگا ہمار کاروبار اچھی چلے گی
ہاں رحمان چچا تو پچاس سال کی کھیتی کر رہے ہیں انہیں موسم بیج اور مٹی کی پوری پہچان ہے بالکل ہمارے گاؤں کے کئی بزرگ ایسے ہیں جنہں کھیتی کا بہت انبو ہے ان کی سلاح بھی کام آئے گی
ہاں رحمان چچا تو پچھتاوا سال کھیتی کر رہے ہیں انہوں نے موسم بیج اور مٹی کی پوری پہچان ہے
جی اور حاجی صاحب بھی ہمیشہ لوگوں کو مل جل کر کام کرنے کی سلاح دیتے اگر وہ ساتھ رہیں گے تو لوگوں کا بھروسہ اور بڑھ جائے گا